وسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
اور جناب سحب اییریت سے ہو
الحمد للہ اللہ کا شکر ہے خیریت سے ہے اور جناب آپ خیریت سے ہو
جی الحمد للہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم خیریت سے ہیں اور ناشتہ پانی ہو گیا آپ کا
الحمد للہ صاحب کا چائے ناشتہ ہو گیا
جی ہاں الحمد للہ ابھی تک نہیں ہوگا ناشتہ ہوگا تھوڑا لیٹ کرتے ہیں ہم
اچھا تو لیٹ کرتے ہو آپ چاہیں نا
جی
ہاں دیکھیے چاہے ناتا چائے ناچتا تو دیکے ہمیں تھوڑا جلدی کرے جب تک انسان کو چائے نہیں ملتی نا صبح تو انسان کا دماغ جو ہے کام نہیں کرتا جب تک اگر جب چائے ملتی ہے انسان کو تو اچھے سے جو دماغ مائنڈ اچھے سے کام کرتا ہے چاہ نہیں ملتی جب تک تو انسان کے دماغ میں پتہ نہیں کیا ہو رہتا ہے دماغ صحیح سے کام نہیں کرتا اور کچھ کرنے کی بھی ک نہیں ہوتی انسان کی صبح صبح چائے ملنا چاہیے انسان کو صبح
ہوگی تو چائے تو ملنا چاہیے کیونکہ اپنے جو انڈیا کے لوگ ہیں ان کے لیے چائے تو مین ہے بنا چائے ک ان کی شبہ ہوتی نہیں ہے ایک تو شام تئی ایک صبح تئی
دیکھیے انڈیا کے جو لوگ ہیں یہ یہ کالی چائے پینا زیادہ پسند کرتے ہیں چائے کی پتی والی جو چائے ہے کالی اس کو زیادہ پیتا ہیں اپنے انڈیا کے
جی وہی تو یہ مطلب صبح کی چائے تو سب لوگ پیتے ہیں گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں نا ان کے لیے تو صبح کی چائے پینا تو ضروری ہے کیونکہ ان کا دن اسٹارٹ ہی چی سے ہوتا ہے گاؤں کے لوگوں کا
صحیح فرمایا آپ نے بالکل صحیح فرمایا
پر لوگ وہ کہتے ہیں کہ مطلب چائے پیتے ہیں جب بھی دماغ چلتا ہے ن دماغ کام نہیں کرتا جو پہلے کے لوگ ہوتے ہیں ان کو چائے کی تو مطلب پینا ضروری ہے ان کاف دماغ کام نہیں کرتا ہے اسے پینا
ویسا صحی فرمایا
ورکر لوگ ہوتے ہیں ورکر لوگ بھی تو چائے پیتے ہیں زیادہ جیسے کہ اپر کر آتے ہیں صبح دن میں شام کو یعنی دو تین ٹائم تو چائے پیتے ہی ہیں وہ پینا بھی چاہیےیار مطلب سردیوں کے اندر تو چلو پی لو گرمیوں کے اندروڑا کم ہی پینا چاہیے چاہے
ب سر گرمی میں تو دھو ایسا کم پینا چاہیے لیکن ماشاء اللہ ا بھی دو دنوں سے موسم بہت ٹھنڈا ہو رہا ہے زیادہ گرمی گرمی کا احساس نہیں ہو رہا اور ہوا ماشاء اللہ بہت ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اللہ صاحاب
جیچ
بس بارش نہیں ہو رہی اگر بارش وغیرہ برس جائے تو الحمد للہ کتنا سکون ملے گا
جی وہے تو اذر باہے سب جائگے جاچھی تو مطلب جو لوگ باغ ہیں نا کسان لوگ ہیں ان کو بھی خوشی ہو جائے گی اور جو اپپن لوگ ہیں جو اپن بھی صحیح ہو جائیں گے اس لیے بارش تو ہونا ضروری ہے
بے شک
د بنا بارش کے تو پھر وہ ہے گرمی بڑھتی ہے اور ابھی گرمی کا بھی ایسا ہی ہو جاتا ہے پھر ابھی جو بیچ میں گرمی ایسی پڑی تھی تھوڑی دن کے لیے ایک دو دن کے لیے بارش نہیں ہوئی تھی نا یہ ہوس ٹائپ کی ہوئی تھی
دے سک
ہوں
وہی فرمایا جناب آپ نے بارش تو ہونا ضروری ہے دیکھیے بارش جب ہوتی ہے تو ماشاء اللہ ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے ہمارے گھومنے کی بھی اچھا ہوتی ہے لیکن دیکھیے جناب کیا ہوتا ہے کبھی جب بارش زیادہ ہو تو کیا ہوتا ہے زیادہ بارش ہونے کی وجہ سے باڑھ وغیرہ آنے کی زیادہ رہتی ہے ندی تالاب پانی زیادہ رہتا ہے لیکن لوگ باغ جو ہے دیکھیے آپ جانتے ہو ندی نالے کا جب پانی آتا ہے وہ تھوڑا گندا ہوتا ہے جو مٹی گندگی رہتی ہے تو وہ کیا تھوڑا مطلب جب ایک دو دن بع میں جو ہے وہ پانی جو ہے کچرا جو ہے وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے اس کا اور پانی ایک دم چک دکھتا ہے صاف تو الحمد للہ پھر ہم جا سکتے ہیں لیکن جب ہم جائ اس کو دیکھیے دھیان رکھے خاص طور پہ اگر تیرنا نہیں آتا ہو آپ کو تو پانی میں نہیں جائے بس کم پانی کے اندر تھوڑا انجوائے وغیرہ کر لے زیادہ پانی میں جانا گھا تک ہے
جی جی جی الحمد للہ آپ نے صحیح فرمایا جو ندی ہوتی ہے جو مطلب جو پہلی بار پانی آتا ہے ندی کے اندر تو جو کچرا ہوتا ہے گندگی وہ صاف ہونے میں ٹائم لگتا ہے جیسے کہ ایک دو بار پانی آئے گا تو ندی صاف ہو جائے گی ا کا جو کچرا ہے کہ مطلب جو یہ لکڑا لوڈی سب آتے ہے اس کے اندر سب مطلب صاف ہو جتا ہے س میں جو مطلب دو یا چار پانچ دن بعد میں جو وہ پانی ایک دم صاف نہ ہونے لگتا ہے دھیرے دھیرے تو گندا کو پانی ہوتا ہے وہ آٹومیٹک سے صاف نہیں ہونے لگ جاتا ہے گندا پانی جو ہے گندی جو کچرا ہے وہ تو نیچے بیٹھ جاتا ہے اور صاف پانی جات ہیں ندی کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے آپ تو ہی فرمایا جو ندی آتی ہے وہ بہت
بے شک دیکیں جب نہانے جائے نا تو دھیان رکھے خاص طور پہ ہم کیا کچھ بھی لے کے جائیں مطلب جیکٹ جو ہوتا ہے اور ٹوب وغیرہ جیسے کہ موٹر سائیکل کی ہوئی باسکٹ ٹوپ ہوئی تو یہ چیزیں لے کے جانا چاہیے خساات میں یہ ضروری ہے اور جو ہے تاکہ ہم مانو کہ کتنا بھی تیرا کہ انسان کیوں نہ ہو ہاں دیکھیے کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ میں پچاس میٹر کی دوری مطلب بیس تیس میٹر دور اتنا لمبا میں تیر سکتا ہوں تو دیکھیے انسان تیر تو لیتا ہے لیکن کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کچھ ایسی دقتیں آ جاتی ہے کہ انسان کو ساتھ لینے میں دقت آ جاتی ہے سانس جلدی پھولنے لگ جاتی ہے تو دیکھیے ایک رسک نہ لے اور ہمیشہ بیلٹ مطلب جہاں اگر چالیس میٹر آپ اگر تیر تک تو اس کی جگہ بیس میٹر کا ایوریج لگے گا چلے کہ ہاں بیس میٹر میں تیر سکتا ہوںی یوں نہیں سوچے کہ ہم چالیس میٹر تیر سکتے نہیںی نہیں دیکھیے پانی کے اندر کبھی مذاق مذاق پالانی پانی کے لیے مذاق کبھی نہیں کرنا ہے پانی میں مذاق نہیں ہوتی پانی میں جو ہے جھوٹ نہیں بولا جاتا کہ ہاں ہم مطلب دپل جو پھینکتے ہیں لوگ بگ کہ میں اتنی لمبا اتنی دور تیر سکتا ہوں بھائی اس شقر میں نہ رہے آپ
جی وہی
کہ انسان کی زندگی بہت مال ہے اسے تھوڑا بچا کے چلے الحمد للہ اور اس حساب کتاب سے مطلب طریقے سے رہیں اور ٹوپ کا استعمال کریں ہمیشہ
جی جی صحیح فرمایا آپ نے جو مطلب دھوپ کا استعمال کرنا چاہیے کیونکہ اتنا لمبا کوئی تیلتا نہیں ہے اگر کوئی تیل ہو بھیتا ہے نا اس بیچ میں ہی اگر وہ سانس واس بھول جاتا ہے پھر بیچ میں سے وہ تو تل لگتا ہے پانی کے اندر ایک دم سانس گننے جاتا ہے تو پھر دماغ مطلب جو ہے ہاتھ پیرم کام کرنا بند کر جاتا ہے اور پھر اس سے ڈوبنے خطرہ زیادہ رہتا ہے اس سے لمبی دوری پے کرتے ہیں نا اپن تیرنے کے لیے تو وہ اچھا نہیں ہے جیسے کہ ایک کونے سے دوسرے کونے کی اور مطلب جو کرتے تیرنا وہ تیرنے سے مطلب بہت خطرہ رہتا ہے ان چیزوں سے پانیوں سے تو خطرہ ہے ان پانیوں سے جتنا دور رہیں گے اتنا فائدہ ہے کی بڑے بڑے تھے آج ہے وہ ان ندیوں کے ہی دوارا ہوتے ہیں جیسے کہ کوئی نہانے کے لیے آتا آتا ہے کوئی باہر سے آتا ہے شہروں سے نہانے کے لیے تو وہ ڈوب جاتا ہے تیر نہ نہیں آتا اور پانی میں نہانے کےلے جاتے ہیں اور ٹور جاتے ہیں اور جو اپنا دوست ہے اور دوش بچانے جاتا ہے تو اس کو پکڑ لیتا ہے تو وہ بچارہ تیل نہیں پاتا ہے اس سے وہ دگے ڈوب جاتے ہیں ج سے زیادہ ت اتنا اچھا ہے پانی سے آگ سے
بالکل دیکھیے ان چیزوں کا میں دھیان رکھے خاص طور پہ الحمد للہ ماشاء اللہ ہمارے یہاں بھی بڑھیا پانی وغیرہ آتا ہے نہر میں پیچھے نہر ہے ہاں بہت بڑھیا پانی آتا ہوتا ہے زیادہ بارش ہوتی ہے تو تو دیکھیے کیا ہوتا ہے تھوڑا ہم نے کئی بار دیکھا ہے کہ جب چاروں طرف پانی ہو جاتا ہے تھوڑا پہاڑ ہے تھوڑا زیادہ دور نہیں پہاڑ بھی پاس میں ہے نہر بیچ میں ہے پہاڑ تو پانی بھی آتا ہے سمٹ کر تو کئی بار ہم نے دیکھا ہے لوگ باگ جو ہے رختی باندھ کے نہر کو پار کرتے ہیں تو دیکھیے یہ غلط ہے یہ ر نہ لے کیونکہ انسان کا صبر نہیں کرتا اگر پہاڑ کی طرف سے پانی آ رہا ہے تو دیکھیے ایسی جگہ دیکھے جہ مکان وغیرہ ہو تھوڑا اونچا ہو اسسی جگہ دیکیں اونچی جگہ پر تھوڑی دیر ٹہل لے ایک گھنٹے کی جگہ دو گھنٹے تھوڑا انتظار کرے پانی تھوڑا کم ہو جائے اس کے بعد میں آپ جو ہے نہر کروس کرو ہم نے کئی بار دیکھا ہے لوگ بگ رستی باندھ دیتے ہیں رستے ب ادھرف ایک پلی طرف پک دیتے ہیں اور جو ہے پکڑ لیتے ہیں باندھ کے ہاں بھائی اس کے سارے چلو تو غلط ہے دیکھیے تیز بہاؤ رہتا ہے نا پانی کا تو بہاؤ جو ہے تیز ہونے کی وجہ سے ہمارا پیڑ اگر تھوڑا مہت پھسل بھی گیا اب بیلنس بگڑتے ہی کچھ ط نہ کہ ہم سیدھے بہس جائیں گے
جی جی الحمد للہ آپ کے فرمایا مطلب پانی ہوتا ہے جی پانی ہوتا ہے نا تو پانی کی جو لہر ہوتی ہے وہ مطلب بہت زیادہ سناامی ہوتی ہے وہ بہت خطرناک بھی ہو سکتی ہے جو پانی کی لہریں ہوتی ہے وہ پانی کی لہریں اچھے اچھے کو بو کے لے جاتی گھروں کو ڈھسا کے مطلب نہیز نہہیز کر دیتی ہے مطلب بہت وہ ہوتی ہے اس کے اندر اسپیڈ اور جو چلتی ہے پانی کاٹ زمین کو بھی کاٹ دیتی ہے بارش کی بارش پانی ج سے نہریں ہوتی ہے جمینوں کو کاٹ دیتی ہے وہ جو بڑے بڑے جو عمارت ہے ان کو بھی ڈھسا دیتی ہے
بالکل بالکل صحیح فرمایا نے بالکل صحیح فرمایا کہ پانی کی تو
کتنا اچھا ہے اپنا جو گھر ہے وہ بھی دور رہے ان پانیوں کی جگہ سے آ بہت فائدہتا اس میں
کی اہمیت تو انسان کو جانا ضروری ہے پانی کو مذاق نہ کرے پ پانی کے ساتھ میں کبھی
جی
صحیح بات ہے بالکل پانی کے ساتھ مذاق نہ کرے ندی تالابوں میں ہم طریقے سے جائیں طریقے سے رہے دیکھیے ہم کیا کبھی کبھی ایسی غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ ہم تو خود کو تیرنا آتا ہے دوسروں کو بھی جس کو تیرنا نہیں آتا اس کو بھی جو ساتھ میں لے جاتے ہیں تو ایسی غلط نہ کریں ارے بھائی اگر تم بنا تیراکی کو ل کے جاؤ گے کوئی اگر مان لو کہ گہرے پانی کے اندر آپ ل اس کو لے کے جاؤ گے اور آپ مانو کہ آپ کا پھر بیلنس وغیرہ بگڑ گیا یا پھر آپ کی سانس پھولنے لگ گئی یا اس کی سانس پھولنے لگ گئی سپوز بلو تو اگر جب آپ خود گھبراؤ گے تو وہ تو ایٹومیٹک اور وہ جو وہ بھی گھبرائے گا تو آپ کو آپ کو جھپٹے گا آپ کو پکڑے گا تو تھوڑا دھیان رکھے گھیرے پانی میں نہ جائے
جی جی الحمد للہ آپ سے بات کر کے ہمیں بہت اچھا لگا آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ جو پانی سے بچ کر رہنا چاہیے
ہمہاری پھر ملاقات ہوگی الحمد للہ السلام علیکم ورحمۃہ رحمۃہ اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ